ہوں ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں اپ
یکم جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی جی میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب کیسے ہیں امی ابو سب کیسے ہیں جی میں نے کہا کر کے پ سب کیسے ہیں مبو کیسے ہیں ہلو جی جی بولے
جی سب ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
جی جی سب بڑھیا ہیں کیا حال ہے آپ کا ہاں جی بالکل
بس بس بڑھیا گرمی سب ٹھیک ہے
جی جی سب بڑھیا ہیں آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
جی جی بالکل تو بتائی کیا کرنا
بس بھائی جان میں تو ہمارے گھر پہ شادی ہے تو میں اسی کی شاپنگ کر کے آئی ہوں بس بیٹھی ہوں ابھی
کس کی شادی ہے گھر میں
گھر پہ نا میرے بھائی کی شادی ہے
جی صحیح بات ہے تو آپ لوگ بہت مزے کرنے والے ہو ہے نا
ہاں بہت اوپر سے مزے تو کر رہے ہیں انسان تھک بھی جاتا ہے نا دن برش باہر بازار میں گھومنا کپڑے وغیرہ جو بھی سامان ہوتا ہے شادی کا پت ہی تو آیا کتنی مصروفیت ہوتی ہے انسان کی وہ سب سامان لے کر آنا ہے اور اتنی گرمی میں انسان پک جاتا ہے باہر
بالکل جی بالکل لیکن یہ دن کہاں آئیں گے پھر دوبارہ ہے نا
بالکل بالکل دوبارہ تو نہیں آنے والے
تو ہمیں اس کا مزہ لینا چاہیے نا
بالکل شادی میں جو انسان کا من ہو وہ کر لو شادی تو ایک ہی بار ہونی ہے نا اور وہ بھی گھر کے کی شادی ہے گھر کی شادی میں انسان خوب مزے کرتا ہے جو اپنے سارے کزنس ہوتے ہیں سارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں رشتے دار وغیرہ دوست وغیرہ جو سب ہوتے ہیں وہ تو ملتے تینک سینا ایک دن اورن آج کل کسی کو فرصتی ہی کہاں ہوتی کسی نہ کسی کو ملنے کی تو سب جوب بھیئی ہوتی شادی بیا پہ بھی ملتے ہیں
جی جی بالکل بالکل دیکھیے کیا آج کل کیا ہوتا ہے کہ شادیوں پر یہ ہوتا ہے نا شادیوں پر سب
ہوں بالکل
تو آدھے کازنس باہر پڑھتے ہو پڑھنے جاتے ہے اور آدھے کی نوکری لگی ہوتی ہے تو وہ باہر ہوتے باہر باہر ملکوں میں ہے نا
بالکل بالکل
تو پھر آتے ہیں پھر شادی میں ہی ملتے ہیں ان سب کو ہم
ہاں بالکل بہت سب سب شادی میں ہی ملتے ہیں اب آدوں کی ہم بہت سارے مطلب ایسے ہیں نا کزنس آدوں کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ مست ہے دیں پڑھ رہے ہیں باہر آدے اپنی نوکری کے ساتھ بھیزی ہے تو کسی کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا ورنہ بچپن میں کیا کام کرتے تھے گرمیوں کی چھٹیا جیسے ہو رہی ہیں آج کل ایسی ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے نانییاار نانی کے گھر پہ مزے کرتے تھے جتنے وقت تک چھٹیاں ہوتی تھی تو آج ت ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کو آج تو اب یہ شادی بیاہ پہ ملتی
جی بالکل دیکھیے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میرے تک
میں نے کہا مطلب جب بچ میں انسانب جب ہم سب چھوے تھے نا تو مطلب ہمارے سارے کزنس وغیرہ جب نانی کی جب ہماری گرمی کی چھٹیاں ہوتی تیں تو نانی کے گھر پہ چلے جایا کرتے تھے وہیں پہ ساری چ ں مناتے تھے ایک ساتھ تو آج کل کسی کو فرصت نہیں ملتی آ دے تو اپنی جابس کے ساتھ بزی آ دے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم پینڈ کرتے ہیں آد کی شادی ہو گئی ہے آد یہ باہر ملکوں میں پڑ رہے ہیں تو جو سب ہے نا یہ شادی کے دن ہی ملتے ہیں ایک مطلب شادی بیاہوں پہ ہی ملتے ہیں سب پھر
جی بالکل دیکھیے نانی حال تب تک ہے جب تک نانی زندہ ہے ہے نا پھر نانی کے مرنے کے بعد وہاں پر مزہ نہیں ہوتا ہاں پھر وہاں پر مزہ نہیں آتا ہے نا
بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے
تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں
ہاں جی بتائیے
میں نا کچھ خریدنے کی سوچ رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب آن لائن لوں یا آف لائن
تو آپ بتا سکتے
خریدنا کیا ہے
ہاں
خریدنا کیا ہے
نہیں کچھ سامان خریدنا ہے تو آپ بتائیے کیا
کہ میں تو یہی مانتی ہوں اگر کوئی معمولی چیز خریدنی ہے نا آپ کو تو آپ آن لائن کر سکتے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اچ پکا آپ کو ایسی کوئی چیز مطلب کوئی فریج وغیرہ ٹی وی یا کچھ اپ اپنے لیے ویسے کپڑے مطلب جو مہنگے کپڑے ہوتے ہیںور کا سامان لینا پڑتا ہے ویسا کچھ تب آپ آف لائن خرید سکتے ہیں کیوں کیونکہ مطلب وہاں پہ انسان دیکھ لیتا ہے انسان ایک دکان سے اتر کر دوسری دکان میں دیکھ لیتا ہے اس کا مٹیریل چیک کرتا ہے اس کا دیکھتا ہے یہ کپڑا ہے اگر کپڑے کی بات کریں تو کپڑا کیسا اگر کسی چیز کی بات کریں یہ چل رہی ہے کہ نہیں آن لائن پہ اگر ہم ایسی چیزیں منگاتے ہیں نا تو بھروسہ نہیں ہوتا کوئی کبھی کبھار چیزیں ٹوٹ جات ٹوٹی ہوئی ملتی ہے کبھی کوئی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ فھٹے ہوئے بھی ملتے ہیں جو ملب مب بت زیادہنی ہوتے ہیں اب عام چزیں تو آن لن شاپ کر سکتے ہیں اب اپ کوئی ایسی اپپلیکیشنس ہے جیسے ہے کوئی شاپنگ اپلیکیشن ایسی ماننے والی تو آپ ان سے منگوا سکتے ہیں ان سے تو
بالکل بالکل آپ نے بہت اچھی بات فرمائی دیکھیے میں یہ بھی کیاپ میرے کو اس کے بارے میں کچھ فائدے ب کہ کچھ فائدے اور نقصانات کیا ہے اس کے ہے نا
بالکل بالکل تو اس کے فائدے اور نقصانات مجھے یہی تو فائدے تو میں اگر مان لوں نا تو مطلب اگر ہم آف لائن کوئی چیز خریدتے ہیں تو چلو اگر آپ ہوتے ہو تو آپ کسی سے مشورہ بھی لے سکتے ہو کہ یہ کپڑا کیسا ہے یا یہ مجھ پزا چ رائی کینی اب آپ وہی چیز آن لائن دیکھ رہے ہو تو آپ کو کیا پتا ہے یہ مٹیریل کیسا ہے یا آپ کو کیا پتا یہ مجھ پہ جھچے گا نہیں یا کیا پتا فٹنگ آئے گی یا نہیں اگر آپ کوئی اسمال سائز کا لے رہا یا کوئی ایکس ایل تو اپنی پتا نہ ہے برابر کا ایکس ایل ہی ہے یا آپ کو پھر پسند نہیں آیا تو آپ نے چھوڑ دیا وہیں پہ اب آن لائن تو آپ ایسا نہیں کر سکتے نا جب کو آپ پھر ریٹرن نہ بھیجنا پڑے وہ آپ کو پیسے نہ واپس کرے
بالکل آپ نے بہت اچھی بات فرمائی بہت اچھی اچھی بات فرمائی آپ کی بات سے میں بہت متاثر ہوا تو آپ کچھ جانا چاہتی ہے میرے سے جو آپ
ہاں مطلب یہی نا مطلب آج کل کی جو ہم سب ہیں تو ہم ہاں ہمیں ایک ایک چیز میں نے دیکھی ہے سب میں ایک چیز کامن ہے کہ سب آج کل سہولت ڈھونڈ رہے کسی کو یہ نہیں ہے کہ دو چیزیں اگر کسی کو منگوانی ہوتی ہے تو باہر بازار سے سوداگر سے خریدے نہیں وہ بھی آن لائن ہی خریدو کوئی اتنا تکلف نہیں کرتا کہ وہ باہر گیٹ سے باہر نکل کر دکا سہولیت آج کل ہر کوئی چاہیتی ہے لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے نا آپ اس کی اس بارے میں کیاپ بول سکتے ہیں
جی جی بالکل دیکھیے آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آن لائن خریدوں اپنے آپ کو تکلیف نہ د دیکو آج کل ہوتا کیا آج کل جووگ ہیں وہ زیادہ باہر نہیں نکلتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر فیٹ فیٹ ہو جاتا ہے ان میں ہے نا
تووں
اور بیماریاں ہوتی ہے اس سے دیکھو آج کل کے بچوں کو ہی لے لو وہ آج کل فون لیتے ہیں ہے نا پھر اب الگ کمرے میں بیٹھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں مطلب ملوث ہو جاتے سپوز کرتے کہ وہ ڈرگز کرنے لگتے ہے نا
بالکل ہاں ہاں جی جی
تو وہ ڈرگز کرنے لگ جاتے دیکھو آج کل کیا ہے کہ آج کل یہ ہمارے گورنمنٹ نے جو ایک اسکیم لانچ کی وہ ہے نشہ مک اتبار سے بھی آنےا
جی جی این ڈی پی ایس
جی جی آج کل سکول میں ہی بولا جاتا ہے کہ نشے سے دور رہو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا ہے نا
ہماری آنے والی جو آنے والی جن جیو ہے ان کو بھی ان کے لیے بھی
جی جی بالکل دیکھیے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
جی میں ایکچولی نا میں ابھی آ رہی ہ نا گاڑی میں ہو ں میں نے کہا تھا نا میں آ رہی تھی میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی تو گاڑی میں ہوں شاید اسی لیے آپ کو آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے
یہی ہے کہ مطلب ہمیں اچھے اپنے بچوں کو بھی ایک اچھ اچھی تربیت دینی چاہیے کہ ہمیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ کہیں پہ جاؤ ایک دوسرے سے ملو یہ دوست ہیں آپ کے یہ رشتتے دار ہیں آپ کے یہ میرے کزنس یا آپ کے ابا کے کزنس ہے وہ آپ کی نانی کے کزنس دادی کے کزنس ہیں یہ ہمارا ایک رشہ ہے یہ ہمارا ایک خاندان ہے ان سے لو ج لو ان سے باتیں کرو تاکہ ان کو بھی پتاہ چلے کہ نہیں ہمارا خاندان بھی ہے کوئی ورنہ بچے آج کل کیا کام کرتے ہیں فون لے کر چل جاتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا فون لے کر چلے جاتے کمرے میں ماں باپ کو بولتے کہ ہم پڑ رہے ہیں لیکن کیا پتا کسی کو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی گیمس کھیلتے رہتے ہیں وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جن کا ان کی دماغ پر تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے اور آنے والی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے تو وہ ایک تو وہ دیکھتے ہیں اور دوسرے کو کیا کام کرتے ہیں وہ باہر نکلے وہ اپنی ایک اور تو اس کہا اے میں نے تو آج یہ فلانی چیز دیکھی میں نے وہ والی چیز دیکھی تو بھی دیکھ ن
جی جی مزہ ہے اس میں کہتے ہیں نا وہ کہتے اپنے دوست تو وغیرہ سے کہتے کہ میں نے وہ چیز دیکھی اس میں بہت مزہ آیا میرے کو اب بھی ٹرائی کرو آپ کو بھی مزہ لگے گا ہے نا جیسے کہ کوئی مطلب ڈرگز لیتا ہے پھر وہ جی جی دیکھیے جیسے کہ کوئی ڈرگ لیتا ہے نا پھر وہ اپنی دوسرے دو اس کو بولتا ہے کہ اس میں بہت مزہ آیا میرے کو آپ ٹرائی کر کے دیکھو انسان کو لگتا ہے کہ بہت مزہ ہے اس میں ہے نا
بالکل بالکل لیکن ان کو کیا پتہ یہ آنے والی زندگی ہماری اس سے بالکل کل تباہ برباد ہو جاتی ہے
جی جی دیکھیے جو وہ دوست ہوتا ہے پھر وہ کسی اور دو دوست کو بتاتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ماحول ہمارا تباہ ہو جاتا ہے نا
ہاں جی
دیکھو ماحول کی بات اگر چھٹ گئی تو دیکے ہم کیا کرتے ہیں ماحول میں جو ندی نالے ہے اس میں میں بہت گندگی پھیلاتے ہیں نا
ہاں جی
اس کے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو صاف رکھے دیکھو اگر ہم اس پہ جی جی اس کی ذمہ دار ہم خود ہی آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھیے ہم اس میں
سنوارنا ہے تبھی ہم باقیوں کو کچھ بول سکتے ہیں
جی جی بالکل ہمیں کچھس ارٹ کرنا چاہیے ہمیں خود سے شروع کرنا چاہیے دیکھیے کیا ہے کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر ہم جب اس میں گندگی پھیلاتے ہیں کوڑا کرک ڈالتے ہے نا
ہاں
پھر وہ پانی ہم خود ہی پی لیتے ہیں ہماری بھائی بہن پی لیتے ہے نا
ہاں جی بالکل
تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے بہت برا اثر پڑتا ہے نا
بالکل بالکل اچھا میرے انا شوہر آ رہے ہیں تو میں ان کو کھانا دیتی ہوں میں کرتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں ہم
کی آواز نہیں آ رہی ہیلو
جی میں نے کہا میرے شوہر آ رہے ہیں میں ان کو کھانا پروستی ہوں
جی جی جی جی صحیح ہوگا آپ کے لیے جی جی جی جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے شکریہ اللہ حافظ